ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
جی اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں آپ کیسی ہیں
بس بس سب بڑھیا ہے اور گھر میں سب ٹھیک ہیں آپ کے
جی جی ٹھیک ہے باجی آج تو تھوڑا ٹینشن کم ہے کل سنڈے ہے نا تو آج تھوڑا سا انسان ریسٹ پہ ہے کل صبح جلدی اڑنا نا پڑے گا بچوں کے ٹفین کی ٹینشن میں
بالکل بالکل یہ تو صحیح کہہ رہی ہیں آپ کل سے پھر وہی س ٹفنوں میں کیا دے کیا نہ دے بڑی م ٹینشن ہو رکھی ہے
ارے بڑا مسئلہ رہتا ہے باجی بچے بہت ناٹک کرتے ہیں بولتے ہیں ممی میں امی میں روز روز پراٹھے لے کر نہیں جاؤں گی مجھے میری تی ہو جاتی ہے دوستوں میں مجھے کچھ اچھا بنا کے دیجیے آئے ہو روز روج کیا دوں بنا کے صبح سات بجے ان کی وین آ جاتی ہے مجھے تو پانچ چھ بجے سے اٹھ کے ان کے لیے ٹفن تیار کرنا پڑتا ہے
ہاں ہاں یہ تو یہی تو ہے آپا بچوں کا دیکھو ہے نا بڑی مشکلات ہو رکھی ہے یں ٹفن میں کیا دیں کیا نہ دیں سب سے بڑی مشکل تو یہ ہو جاتی ہے بنانا اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے جتنا یہ سمج سنے والی باتیں ہیں کہ کیا دیں کیا نہ دیں
اور آج کل کے ب چے نا تو فاسٹ فوڈ ہی مانگتے ممی امی مجھے چاؤمین بنا دو پیزا بنا دو پاستا بنا دو سینڈوچ بن سینڈوچ تو پھر بھی ٹھیک ہی رہتا ہے اس میں سبزیاں ہی رہتی ہیں بٹ یہ پاس تا چاومین میدا رہتا ہے نا تو بچوں کے میدے کو نقصان بہت کرتا ہے تو اس لیے اس کو اوائڈ ہی کرتی ہوں میں زیادہ تر
پر یہ کھائیں گے بھی تو یہی جد کر کے بیٹھ جاتے ہیں یہی بناؤ یہی بناؤ نہ تو پھر کھائیں گے نا منہ بنا لیتے ہیں یہ بڑی چیزیں
صحیح بولا باجی آپ نے بڑا مسئلہ ہو رکھا ہے ان کے ساتھ ان کے اور ان کے ابو کے ساتھ دونوں ان کے ابو بھی سبزیاں نہیں کھاتے ان سے بھی بڑے پریشان ہیں ہم ان کو بھی انڈے تل کے دو یا پھر ان کے لیے آلو کی سبزی بناؤ اور کوئی سبزی تو ان کو پسند ہی نہیں آتی یا پھر وہ چکن کھائیں گے مٹ ٹن کھایں گے اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کھانا پسند کر رہے ہیں اس ٹائم پہ اور بچہ میرا بھیا جو جو ہے تو وہ تو بالکل ویج ہے اس کو تو نان ویج نہیں پسند ہے میں تو ان دونوں کے بیچ میں پھنس کے رہ رکھی ہوں
یہ تو تگڑا ہی کمپٹیشن رہتا ہے آپ بچوں کے بیچ میں اور ان کے ابو کے بیچ میں
ہوں اور بیچ میں ہم پھنسے ہم تو کچھ بھی کھا لیتے جو جو بنے
ہمارا تو ہو ہے ہم تو پتا کیا سوچتے ہیں جو یہ بچے گا اسے بھی لے لیں گے تھوڑا سا یہ بھی لے لیں گے تھوڑا سا ہے نا ہم اپنے آپ ہی کو پھر سوچتے ہیں بھائی دو تو ہم بنا ہی رہے ہیں اب ہم اپنے لیے نا بنائیں گے کچھ بھی
صحیح بول رہی ہیں آپ
آ جاتے ہیں
بس یہ ہی تو ہے نا یہ ہم تو اپنے بارے میں سوچتے نہیں ہے اپنی پسند نا پسند تو ہم بھول ہی گئے کیا پسند تھا ہمیں بچوں اور شوہر کے بیچ میں اس میں ہم بلکل انہیں کی پسند نہ پسند دیکھتے دیکھتے پورا ٹائم نکلا جا رہا ہے
بلکل بلکل یہ تو سہی کھا اب اپنا شمعے یاد آ جاتا ہے جو ہماری امی پوچھتی تھی کیا کھاؤ گے وہی بنا ہے نا اب ہمیں سوچ کے ایسا لگتا دیکھو اس ٹائم پہ ہم اپنی امیوں سے کہہ دیتے یہ بناؤ امی کہتی تھی ایک بار کو کہ میں نہیں کھاتی تو ہم جارا سا نہ سوچتے تھے
سہی بول رہی آپ باجی امی ابو کا تو پیار سب سے اچھا رہتا وہ زمانہ ہی الگ تھا ہمارا جب زمانہ تھا اب تو ہماری شادیاں ہو گئی ہم آپتے پریوار میں بزی ہو گئے تو ہماری پسند نا پسند کی تو ویلو نہیں بچی ہے
بلکل اس ٹائم کو دیکھتے ہی سب کچھ سامنے رکھا ہوتا دیکھو یہ وہی تو سمے سے ہی ہمارے بچے کر رہے ہیں اب ہم کیوں برا لگ رہا ہے یہ
ہم نے بھی اپنے امی ابو کو ایسے تنگ کیا ہوگا بچپن میں لیکن اب ہمیں یاد کہاں
ہم یہی تو میں کہہ رہی ہوں دیکھو ہے تب ویسے ہوتا تھا اب وہی چیزیں ہیں وہی دہرائی جا رہی ہیں تو ہم سوچتے چلو بھیا جو تم کو ہم نے بنایا ہم بھی وہی کھا لیں گے
لیکن باجی پتہ ہے ہم ہمارے زمانے میں ہم اتنے نخرے والے نہیں تھے ہماری امی ہمیں پراٹھے ٹفن میں اچار دے دیا کرتی تھی ہم اسی میں خوش ہو جایا کرتے تھے بس آج کل کے بچے نا تو پراٹھے اچار لے کے جانا ہی نہیں چاہتے انہیں ان کی بیزاتی لگتی ہے اس میں ان کو تو الگ الگ الگ الگ چیزیں چاہیے نئی نئی چیزیں کبھی چیلا بولیں گے کبھی سینڈوچ بولیں گے کبھی کچھ نئی فرمائش میں امی میرا دوست یہ لے کر آیا تھا تو آج مجھے آپ وہی بنا کر دو اب ممی کو تو نام ہی نہیں پتا اس کا وہ کہاں سے بنا کے دے
ہاں تو کہنا دیتے ہیں کہ آپ شن میں دیکھ لو یو ٹیوب پہ ملے گا ہے ڈالو تم ایک تو اسکولوں میں جو یہ کر دیا ہے نا شیئرنگ اسکیئرنگ یہ تو ہماری جان کو آفت سی آ گئی ہے
سہی بولی باجی آپ ارے یہ بچے ہیں بچوں کو نا اچھے اسکول میں پڑھاؤ تو ان کے تو اور نخرے بڑھ جاتے ہیں
ہاں ممی وہ تو کہتے ہیں پوٹیٹو سے اسمال اسمال بالس بنائیے ہیں اور اس میں آئز بنائیے میں نے کہا تمہیں کھانا ہے کسی کمپٹیشن میں جانا ہے
لیکن پتہ ہے کیا باجی اس چکر میں نا بچے کھا بھی لیتے نا اپن سبزیوں کو ان کے اندر نا ہائڈ کر کے دے سکتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے سے گاجر چکندر اور پیاز وغیرہ ایڈ کر کے دے دیں گے ایسے تو سبزیاں کھائیں گے نہیں بٹ اگر ایسے اپن ڈال دیتے ہیں نا تو وہ کھا بھی لیتے ہیں تو صحیح بھی لگتا ہے مجھے
ہم تو جھک جاتے ہیں ہم لوگ کہ چلو کچھ تو کھائیں یہ ایسے نہ تو ایسے صحیح
بچوں کو سبزیاں کھلانا ہی بہت بڑا ٹاسک ہے باجی میرا بیٹا تو بہت حد تک کھا لیتا ہے میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ بیٹا تم سبزیاں کھایا کرو اس سے آپ کو منرلس ملے گا وٹامنس ملیں گے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوگی آپ اچھے لمبے ہو جاؤگے اس چکر میں وہ کھا لیتا ہے کہ میں لمبا ہو جاؤں اور روز کھانے کے بعد بولے گا ممی دیکھو میں بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا
ارے آپا میرے بچے تو بالکل نہیں کھانا پسند کرتے میرے کو ٹنشن ہی بنی رہتی یہ میں کیا کروں
نہیں آپ بھی نہ سبزیوں کے نہ فائدے بتایا کیجے بچوں کو کہ بچوں تم یہ کھاؤ تو اس سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی اس سے آپ کا برین اچھا ہوگا اس سے آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہوگی اس سے آپ کا کیا کہتے ہیں ہائٹ اچھی ہوگی یا آپ کا وہ بلڈ اچھا رہے گا تو بچے تھوڑا سا انٹرسٹیڈ لیں گے
آپا میں تو آپ کو سمجھ نہیں سکتی میں تو اتنا کچھ میں تو بولتی ہوں لیکن بچے ہے نہ کہے دیتے ہمیں نہ کھانا تو نہ کھانا میں تو اتی دیکھو کسی بھی سبزی میں سے بچ ے سبزی نہیں کھاتے آپا میں تو بڑی پریشان ہوں نہ دال نہ کوئی پھر مجھے ہار کی وہ مطلب یہ لگا لو اس میں کرنا پڑتا ہے سبزیاں چوپ واپ کر کے یا پیس کے چیلا بنانا کچھ ایسے کر کر کے دینا پڑتا
وہ چیلا بھی تو ایک ہیلدی آپشن ہے نا چیلا تو اچھا ہی رہتا ہے
پر آپا روز روز تو نہ دے سکتے
آپ سوجی کا چیلا بناتی ہو یہ بیسن کا چیلا بناتی ہو
آپا میں تو سوزی ہو گئی بیسن ہو گئی اور تو اور اوٹس نہ تے ہیں مسالے والے
اس کو بھی پھلا کے بنا دیتی ہوں
اس میں ساری ویجیٹیبلس وغیرہ ڈال کے بس میرا تو ایک ہی مین مقصد ہوتا ہے میرا بچہ کھا لے میرا بچہ کھا لے
ہاں بالکل صحیح کہتی کے میرے میرے شوہر کو بھی پسند ہے چیلا میں تو بنا لیتی ہوں تو ہم لوگ تینوں لوگ کھا کے فری ہو جاتے ہیں
ہاں ہاں میں تو پھر آپ کو اور کیا بتاؤں دال نہ ہوتی ہے مونگ کی دال ہو گئی میں تو دال وال وغیرہ بھی کر کے اس کا بھی چیلا کر دیتی ہوں
ہوں نہیں صحیح ہے نہ اسی بہانے پروٹین تو ملے گا نہ بچوں کو دال کھانے سے پرو ٹین بھی ملتا ہے اور اگر جب بڑھتی عمر رہتی ہے نہ سات سے بارہ سال کے بچوں کو تو بہت پروٹین کی ضرورت رہتی ہے ان کی شریر کو بڑھنے کے لیے ان کے جسم کو قوت دینے کے لیے تو آپ تو بہت اچھا کرتی جو دال وغیرہ دیتی ہیں اپنے بچوں کو
آپا میرا تو بس یہی رہتا ہے دال دے رہی ہوں میں کسی بھی بس اس سے کی بس یہ کھا لے تو پھر میں اس دال کو مطلب چیلے میں جیسے دال کو بھگو کے اور اس کے اندر سبزیاں ہوتی ہیں نا ساری کچھ ہو چھوٹی چھوٹی کاٹ کے چوپ کر کے
ارے وہ چوپر آتے ہیں نہ باجی چوپرش آتے ہیں نہ ان میں سبزیاں بہت اچھی مطلب ا ایک طریقے سے وہ ہو جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی کر دو اس میں اچھ اچھا بن جاتا ہے اس کو یوز کیا کریں آپ
میں نے وہی لے رکھا ہے میں اس میں کر دیتی ہوں اس سے کیا ہے کہ سبزیوں کا پتا نہیں چلتا جو سبزیاں بچے نہیں کھاتے ہیں نہ وہ کیا ہے کہ اس میں چوپ ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں چلتا
میں تو پتا ہے ہاں بہت صحیح کرتی میں تو بیٹروٹ کو پیس دیتی ہوں مکسر میں بوائل کر کے پھر اس کو آٹے میں گوند کے نا اس کی پوریاں چھان دے بڑی مزے دار بنتی ہے میرا بچہ شوق سے ریڈ ریڈ پوری بول کے کھا بھی لیتا ہے
نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے دیکھو بس یہ والا اپنا تھوڑا سا لگا رہتا ہے کہ بس ب چہ کھا لے ہمارا
ہوں کیا ہے نا ہم بھلے کتنا بھی وہ والا کھانا کھائے ہوں اپنے آ اے عمر میں لیکن ہمیں تو یہی ف کر لگی رہتی ہے نا باجی کہ ہمارے بچے ہیلٹی کھانا کھائیں
بالکل بالکل یہی تھوڑا سا دماغ میں یہ والی باتیں رہتی ہیں اب کیا کریں ان کو سمجھا بھی نہیں سکتے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے بیھرے بچے ہی تو ہیں
صحیح بولی اور بتائے باجی ٹفن تو مطلب کہ دن کا پہلا میل ہوتا ہے نا تو اس کو تو اپن اور ہیلتی بنانے کی سوچتے رہتے ہیں یہ پہلا کھانا جو بچے کی ہمارے پیٹ میں جائے تو وہ ہیلتی رہے تاکہ اس کو اس سے اچھی قوت مل سکے
بالکل بالکل یہ تو آپ نے صحیح کہا آپا اب وہی ہے نا دماغ میں ہم لوگ کیا کرے میرا تو سچی یہی سوچ کے مائنڈ خراب رہتا ہے کیا کروں کیا ایسا دوں میں اپنے بچے کو جو ہیلتی رہے سبزیاں نہ کھاتا یہ ایک دماغ میں بات تو میری نانی کہتی ہیں آپ سوچتی رہتی ہوں کوئی کیا ریسیپی بناؤ کیا ٹفن ایسا لگاؤں
صحیح بول رہی ہیں آپ باجی ارے کیا بتاؤں بڑا ٹینشن رہ یہ یہ کل تو سنڈے ہے تو کل تھوڑا سوؤں کے آرام سے لیٹ تک نو بجے تک اٹھوں گی نہیں تو صبح پانچ بجے سے اٹھ کے ٹینشن میں بیٹھ جاتی تھی کل ریلیکسنگ کری ہوں
بالکل بالکل تھوڑا لیٹ اٹھیں گے تھوڑا سا آرام سے ا ٹھیں گی تو پھر سکون سا رہے گا لگے گا آج ہم سوئے ہیں ہفت
صحیح بول رہی باجی سٹرڈے نائٹ میں بیسٹ رہتی ہے آپ بھی کل خوب سوئیے گا
بس بس یہی آپا چلیے تو پھر ٹھیک ہے
ہاں میں دیکھوں میرے شوہر آگے ہوں گے پھر میں لگتی ہوں آپ کو